ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک
ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ آپ کیا کر رہے تھے
بس بیٹھی تھی آپ کیا کر رہی ہو
بس میں ابھی بیٹھی تھی
اچھا چائے پی
ہاں میں نے پی لیا آپ نے پی
ہاں میں نے بی پی
اچھا ٹھیک
اور بتاؤ آپ
بول گئی تھی
ہاں میں تو اسکول گئی تھی آپ گئی تھی
ہاں میں گئی تھی آج سائنس کی کلاس میں ہم نے ہوا کے بارے میں پڑھا مجھے یہ ٹاپک بہت دلچسپ لگا
اچھا واہ ہا واہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے ہم روز ہوا میں سانس لیتے ہیں لیکن اکثر اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے
بالکل صحیح کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ہوا ہوتی کیا ہے
ہوا ا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہے جو ہمارے گر دو نوا میں موجود ہوتا ہے ہم اس اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں
ہاں جب تیز ہوا چلتی ہے تو درخت ہلنے لگتے ہے اور ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے
بالکل ہوا کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا
اس میں کون کون سی گیسز شامل ہوتی ہیں
ہوا میں سب سے زیادہ نائٹروجن ہوتا ہے اس کے بعد آکسیجن ہوتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ آرگن اور کچھ دوسری گیسز بھی موجود ہوتی ہے
آکسیجن ہی وہ گیس ہے جو ہم سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں ہے نا
جی ہاں بالکل صحیح کہا تم نے ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں
اگر ہوا میں آکسیجن نہ ہو تو کیا ہوگا
تو انسان اور جانور زندہ نہیں رہ سکتا کیونک سانس لینا ممکن نہیں ہوگا
یعنی ہوا ہماری بنیادی ضرورت ہے
بالکل کھانا اور پ کھانے اور پینے کے بغیر انسان کچھ دن رہ سکتا ہے لیکن ہوا کے بغیر چند منٹ بھی مشکل ہے
یہ بات ہوا کی اہمیت کو واضح کرتی ہے
جی ہاں اس لیے صاف ہوا ہر انسان کو بنیادی حق ہے
ہوا ہمیں اور کیا فائدے پہنچاتی ہے
ہوا موسم کو متوازن رکھتی ہے اس کے ذریعے گرمی اور سردی مختلف علاقوں میں منتقل ہوتی ہے
اسی وجہ سے ہوا چلنے پر گرمی کم محسوس ہوتی ہے
بالکل ہوا انسان کو ٹھنڈک اور راحت کا احساس دلاتی ہے
میں نے سنا ہے کہ ہوا پودوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے
جی ہاں پودے کاربن ڈائ آکسائڈ استعمال کرتے ہے اور فوٹو سنتھسس کے عمل کے ذریعے اپنی غذا تیار کرتے ہیں
اور پھر آکسیجن پیدا کرتے ہیں
بالکل اس لیے پودوں اور ہوا کا بہت گہرا تعلق ہے
ہوا کے بغیر قدرتی نظام بھی متاثر ہو جائے گا
بالکل زندگی کا پورا نظام ہوا پر منظہر ہے
کیا کہا آپ نے
میں نے کہا بالکل زندگی کا پورا نظام ہوا پر منحصر ہے
ہوا ہمیشہ چلتی کیوں رہتی ہے
جب مختلف علاقوں کا درجہ حرارت مختلف ہو ہوتا ہے تو ہوا زیادہ دباؤ والے علاقے سے کم دباؤ والے علاقے کی طرح چلتی ہے
اس سے ہی ہم ہوا چلنا کہتے ہیں
جی ہاں اسے عمل کی وجہ سے ہوا کی تحریک پیدا ہوتی ہے
کبھی کبھی ہوا بہت ہلکی اور خوشگوار ہوتی ہے
اور کبھی کبھی بہت تیز چلتی ہے جس سے طوفان بھی آ سکتا ہے
طوفان کافی نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں
بالکل تیز ہوائ گھروں درختوں اور فصلوں کو نقصان پہنچان پہنچا سکتے ہیں
لیکن عام حالات میں ہوا ہمارے لیے رحمت ہے
جی ہاں اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے
مجھے صبح کی تازہ ہوا بہت پسند ہے
مجھے بھی صبح کے وقت بہت پرسکون ہوتا ہے اور ہوا بھی صاف ہوتی ہے
اس لیے ڈاکٹرز بھی صبح واک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں
بالکل تازہ ہوا صحت کے لیے بہت مفید ہے
ہوا سے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں
صاف ہوا دماغ کو تازگی دیتے ہیں اا پھیپھڑوں کو مضبوط بناتے ہیں اور جسم کو صحت مند رکھتی ہے
جب ہم بند کمروں میں زیادہ دیر رہتے ہیں تو گٹن سی محسوس ہوتی ہے
کیونکہ وہاں ہوا کی گردش کم ہوتی ہے
اس لیے گھروں اور کلاس رومس میں وینٹیلیشن ضروری ہوتی ہے
بالکل تاکہ صاف ہوا اندر آ سکے
آج کل ہوا کی آلودگی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے
جی ہاں ایئر پلیوشن دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہا ہے
ایئر پولیوشن سے مراد کیا ہے
جب ہوا میں اا نقصان دہ گیسز دوا اور گاڑی گارڈ اور غبار شامل ہو جائے تو ہوا آلودہ ہو جاتی ہے
اس کے اسباب کیا ہے
فیکٹریز کا دواں گھریلو کا دواں گاڑیوں کا دواں کچرا جلانے اور جنگل کی کٹائی ایئر پولوشن کی یہ بڑی وجہ ہے
یہ واقعی فکر کی بات ہے
بالکل آ آلودہ ہوا انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیئے نقصان دہ ہے
ایئر پولیوشن سے کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں
سانس کی بیماریاں استھما الرجی اور دل کے ہم راست تک پیدا ہو سکتے ہیں
یعنی ہوا کی آلودگی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے
جی ہاں اسی لیے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے
درخت ہوا کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں ہے نا
بالکل صحیح کہا تم نے درخت کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہے
اس لیے زیادہ درخت لگانے چاہیے
ہاں ٹری پلانٹیشن ہوا کو صاف رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے
مجھے ہریالی والی جگہوں کی ہوا زیادہ اچھی لگتی ہے
کیونکہ وہاں پولیوشن کم ہوتا ہے اور آکسیجن زیادہ ہوتا ہے
ہوا موسم میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے
بالکل بارش آ بدل او بادل اور موسمی تبدیلیوں میں ہوا کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے
کس طرح
ہوا بادلوں کی ہوا بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے جاتی ہے اور اس طرح بار کا نظام قائم رہتا ہے
اگر ہوا نہ چلے تو شاید موسم کا نظام بھی متاثر ہو جائے
بالکل قدرت کا ہر نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے
ہوا ارجا پیدا کرنے میں بھی استعمال ہوتی ہے ہے نا
جی ہاں ونڈ انرجی آج کل بہت ہو رہی ہے
وینڈ انرجی کیا ہوتی ہے
جب ہوا کی طاقت کو ٹربائنس کے ذریعے بجلی میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اسے ونڈ اینرجی کہتے ہیں
یہ تو بہت اچھی بات ہے
بالکل اس سے ماحول کو بھی کم نقصان ہوتا ہے
کیونکہ اس میں فیول نہیں جلایا جاتا
جی ہاں اسی لیے اسے کلین انرجی بھی کہا جاتا ہے
ہوا سے جہاز بھی اٹھتے ہیں
ہاں ہوا اور اریو ڈینمک پرنسپل ہوا جہازوں کی پرواز میں اہم کردار ادا کرتے ہے ادا کرتے ہیں
پتنگ اڑانے میں بھی ہوا ضروری ہوتی ہے
بالکل پتنگ ہوا کے بغیر نہیں اڈ سک
بچپن میں مجھے پتنگ اڑانا بہت پسند تھا
مجھے بھی تیز ہوا میں پتنگ اور بھی اونچی اٹھتی تھی
ہوا سمندری سفر میں بھی مدد کرتی تھی نا
جی ہاں پرانے زمانے میں کشتیاں ہوا کے زور سے چلتی تھیں
یعنی ہوا انسانی ترقی میں بھی اہم رہی ہے
بالکل کدیم اؤ جدید دونوں دوروں میں ہوا کی اہمیت بہت زیادہ آ رہی ہے
اسلام میں ہوا کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے
ہوا اللہ تعالی کی قدرت اور رحمت کی نشانی ہے قرآن میں بھی قدرت نشانیوں کا ذکر ملتا ہے انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے
جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو واقعی اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے
بالکل ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
ہم اسٹوڈینٹس ہوا کو صاف رکھنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں
سب سے پہلے زیادہ ہی زیادہ درخت لگانے چاہیے
اور کچرا جلانے سے بچنا چاہیے
بالکل اس کے علاوہ ماحول کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے
لوگوں میں آگاہی پھیلانا بھی ضروری ہے
جی ہاں جب لوگ پلوشن کی نقصانات سمجھتے تب ہی اپنا رویہ بدلیں گے
اسکول میں بھی اوئرنیس پروگرامس ہونے چاہیے
ڈبیٹ اسپیچ اور پروجیکٹس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو اس مسئلے کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا چلو کرتے ہیں بات
اللہ حافظ
اللہ اللہ حافظ